وعلیکم السلام ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہو
ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے بچے ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں
کیا کر رہے ہو
بس چائے پی کے بیٹھی ہوئی ہوں
اچھا ٹھیک بچے سب ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے میں بس آفس سے ابھی آئی تو اب بیٹھی ہوئی ہوں
اچھا ٹھیک ہے اور چائے پی
نہیں چائے میں نے پی نہیں کیونکہ روٹی اچھی نہیں تھی
اچھا ٹھیک ہے آپ مجھے یہ بتاؤ آپ کو میں نے فون کیا تھا آپ اور عتا لیٹ کیوں ہو گیے آپ کہاں تھی
میں تو پہلے نکلی آفس سے پھر مجھے یاد آیا ساید پہ چلذب نے مجھے فون کیا تھا مجھے یاد آیا مجھے ماما کی دوائی لانی تھی ڈائبٹیز کی لیکن وہاں پہ مو ملی ایک ہی ٹائپ کی دوسری ٹائپ کی ملی ہی نہیں اب مجھے وہ باہر لانی پڑے اسی لیے لیٹ ہوا
آپکو پتا ہے میرا ہسبینڈ آیا تھا ادھر
ہاں میں وہی سن رہی تھی لیکن آدھی بات ہوئی کیا ہوا پھر
وہ آیا تھا
ہوں
ہم کھانا کھا رہے تھے آپ کو پتا میں سوچ رہی میں نے اس کو کہیں پہ دیکھا ہے وہ جیسے دیوار دیواروں کو چڑھ رہا تھا ہاں جیسے وہ دیوار پہ چڑھ رہا تھا ویسے چل رہا تھا
اصل میں وہ ڈر رہا ہوگا اندر آنے سے پھر
ہاں پھر آئے اندر بیٹھا ہم کھانا کھا رہے تھے میرے بھائی نے بولا جاؤ جاؤ جلدی لیکن میں نے سوچا میں جیادہ جلدی نہیں جاؤں گی تو یہ پھر کرنے دو اس کو ادھر ہی ویٹ
ٹھیک
پھر یہ میں نے کھانا وانا کھایا فنش کیا تو اندر گئی بیٹھا ہوا ایک سلام کر رہا ہے وہاں سے میں نے بولا اس کو آپ سلام اپنے پاس ہی رکھو آپ کیا کرنے آئے ادھر
اچھا پھر
جاو یہاں سے دار
اچھا بولا
نہیں میں کیوں نہیں آؤں گا چلو گھر نہیں آنا ہے تمہے مینے بولا مجھے نہیں آنا ہے جاؤ آپ ادھر ہی آپ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی ماں بہنوں کے ساتھ ہی بیٹھو ادھر ہی تو یہ ہاں آپ کو ہماری کوئی مطلب پرارواہ ہی نہیں نا میری نہ میری بیٹی کی ہاں تو جاو آپ کو جو کرنا ہے کرو یہاں پے کیا کرنے آئے ہو نہیں نہیں آ تم کیا بول رہے ہو آ جؤ گھر مطلب میں نے کیا کیا ہے وہ یہ یہ مسئلہ کیا ہے میں نے بولا یہ اب اور یہ پتا ہے کیا مسئلہ ہے
ٹھیک
آپ کو اگر یہی کرنا تھا یہی سب اپنی بہن بہن کو اور ماں کو گھمانا تھا گاڑی میں آپ یہی کرتے ا وہ کیا مجبوری تھی شادی کرنی
اچھا بولا پھر
بول رہا ہے وہاں سے میں کیا کیا مینے کیا کیا میں نے بولا اگر آپ پرسوں میرے ساتھ آئے تھے ڈاکٹر کے پاس آپ مطلب آپ کو ڈر لگتا ہے وہ آپ کو ماریں کہ آپ ان کو بول ہی نہیں پائے کہ میں نے اپنی بیوی کو ڈاکٹر پاس لے کے آیا ہوں اس میں کیا مسئلہ تھا آپ کیا اتنا ڈرتے ہو آپ نے کیوں نہیں سیدھے بولا ان کو وہ کون ہے اتنے جب آپ کی یہ مطلب آپ کے بہن جی بہت بہنوں کے پتی آپ کو آپکی بہنوں کو آپ کی بہن کو اتنا گھماتے ہیں جہاں پر بولتے ہیں وہاں پر لے جاتے ہیں اور ان کو اتنی پراپرٹی بھی ہے اتنے اچھے بھی ہے وہ
ہاں پھر
آپ کو آپ کو کیا ہے اتنا آپ یہ کرو گے تو بول رہا ہے وہاں سے کہ مجھے ہاں وہ کیا مسئلہ ہے میں نے میں نے اس کو بولا آپ ایک کام کرو آپ کو جو بھی مسئلہ ہے میں نے اپنے انکل کو بولا ہے وہ شام کو آئے گا ادھر ہی کیا بولا ہے کیا بولا ہے تم نے اپنے انکل کو اس نے کیا کرنے آنا ہے ادھر ہمیں کون مسئلہ ہے ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے بولا ہم آتے ہے پوچھ جو اب اسی کے منہ سے اب سننا ہمیں کیا ہے
اچھا بولا تم نے ہاں اگر جائے گا نہ انکل بہتر رہے گا ان کی وہ ٹیں ٹیں اتر جائے گی
میں نے ان کو بولا کہ اب مطلب یہ کیا بولتے اس کو میں نے اس کو بولا اگر آپ کے ماں صرف اپنی بیٹیوں کے بچوں کو کرتی ہے یہ پیار لاڈ پیار خالی وہی یہ وہی ادھر ہاسپٹل میں پیدا ہوئے ہیں میری بیٹی تو باہر پیدا ہوئے ہے سڑک پہ
ہاں اچھا بولا
آپ کو تین بیٹیوں میں یہ ایک بیٹی ہے اب وہاں پہ اس کو بھی وہاں پہ یہ کرتے ہیں بولو آپ لوگوں کا دماغ سیٹ ہے آپ لوگوں نے یہی کیا ہے اس سکینہ کے ساتھ بھی
اچھا بولا آپ کو سب کچھ بولنا چاہیے تھا ہاں
ہاں میں وہ آپ کو اسی میں نکلا ہے اصل میں کوئی نن ہے پوچھنے والا نہیں ہے آج میں آپ کو دکھاؤں گی میں ہاں میں نے بولا میں وہ نہیں ہوں آپ کی پہلی بیوی کے سب کچھ سہونگی ادھر چپ کروں گی میں ادھر ہی آؤں گی میں نے بولا میں ادھر ہی آؤں گی ماجد میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی میں آپ کے باپ کو بھی اور آپ کو بھی وہ خالی نمازیں پڑتا ہے خالی قالین کاٹتا ہے وہاں پہ اس سے نہیں ہوتا ہے کچھ
اچھا بولا ہاں وہ منہ میں رام رام بغل میں چھری والا ہے
ہاں میں نے اس کو بولا کہ آپ کی ماں کو کیا مسئلہ ہے اگر میری بیٹی کو الٹی آئی ان دونوں میں سے ایک نے بھی نہیں بولا اس کو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ یہ اس کو فرق ہوئی زیادہ مت الٹی آئی ڈاکٹر کے پاس مت لے جائیں گے میں نے بولا ان میں سے کسی نے بولا
اچھا بولا تم نے اس کی وہ بہنیں آتی وہاں پہ صرف کھانے پر پہننے بیٹھ جاتی ہے آپ نوکرانی کی طرح کام کرو وہ اس کو گھمائے ہاں
کسی نے نہیں بولا میں نے بولا میں نے بولا پھر اس نے فون کیا مجھے ادھر پندرہ سولہ دن ہو گئے اس نے مجھے فون کیا کہ بیٹی کو فرق ہوئی یا نہیں اس کو نہیں فون کرنا تھا میں نے اس کو بولا اس کو نہیں فون کرنا تھا کہ اس کو فرق ہوئی کہ نہیں
ہوں
بول رہا ہے ہاں ہاں اس کو بولا تھا میں نے بولا اس نے کیا فون
ہمم
اگر وہ آ کے با ادھر الگ بھی نکلے اس نے ان کے ساتھ کیا کچھ کیا کیا کیا نہیں کیا آپ بھی اچھے نہیں ہو وہ ہی اچھی ہے لیکن پھر بھی نہیں تمہاری ماں اس کو فون کرتی ہے بولتی ہے آں بے پھر وہ کرتی ہے لڑکیوں کو ایک نظر اور لڑکوں کو ایک نظر
ہاں وہ دیکھتی ہے وہ بیٹا ہے وہ یہ بیٹی ہے کی طرف دو نظر کرتی ہے اس کو اللہ تعالی پوچھے گا قیامت کے دن بھی
کو بولا اگر پچھلی بار بولا اورک بنے اپنے ہسبنڈ کو بیٹے کو گھمانے لے جاؤ دیکھو نا یہ کتنے خاطرناک ہے پچھلی بار بولا تھا اس کو عمر کو مطلب گھر اور بیوی نے بولا اس کو گھومانے لے جا بیٹے کو اسنے بولا بابا گھومانے لے جاؤ وہ نکلا نا اسے کپڑے شپڑے پہنے وہ نکلا اب اس کو باپ نے کیا فون نہیں ادھر نہیں جانا گھومنے ادھر دکان پہ کوئی نہیں ہے
ٹھیک
وہ بیٹھا نا وہ گیا ہی نہیں اس نے بولا بیٹے کو میں نہیں لے جاؤں گا اد دکان پہ کوئی نہیں ہے ہاں ادھر وہ اس کی نا مطلب میری ناند کی بیٹی اور بی ٹا وہ بھی نکلے تھے گھومنے کے لیے لیکن جب یہ عمر نے بولا میں نہیں جاؤں گا اب اس کو باپ نے جانے ہی نہیں دیا اس نے بولا میں نہیں جاؤں گا تو وہ مت گیا اب جب اس کی بیٹی نے فون کیا نا اپنے باپ کو ہیلو ڈیڈی آپ نے کیوں نہیں دیا اس کو جانے میری بیٹی ہو گئی تھی اس کو ہوتا ہے کبھی کبھی
اچھا ٹھیک
بولا کہ آپ نے کیوں نہیں دیا اس کو جانے مطلب یہ ام بھی نکلا تھا میری بیٹی بھی بول رہی ہے میں جاؤں گی جب بیٹی نے بولنا نا تب بول رہا ہے بیٹے کو جا جاؤ لے جاؤ ان کو گھومانے اس نے بولا میں نہیں جاؤں گا میں نہیں لے جاؤں گا کسی کو
وہ اصل میں اچھا ہے وہ اپنی فیملی کا دھیان رکھتا ہے
ہاں اب اس کو میں نے بولا نا آج نکلو وہاں سے بول رہے آپ کو کیا کرنا ہے کیا اگر میں نے بولا میں ادھر نہیں رہوں گا رہوں گی سوری تو نکلو وہاں سے مجھے الگ رہنا ہے بولے نہیں تم کیا بول رہے ہو تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے وہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہم ادھر ہی سٹ کریں گے میں نے بولا میں ادھر نہیں آؤں گی آپ لوگوں کو آپ کو جب ایسے ہی کرنا تھا میں نے آپ کو اس اس سے پہلے بھی آپ کو ایک بار بولا مت جاؤ ادھر دلی ویلی دلی ویلی چنڈی گڑھ وندی گڑھ اپنی بہن کے ساتھ آپ اسی ٹائم آئے تھے عمرہ پسے ایک مہینے بعد میں نے آپ کو اس ٹائم بولا اب آپ بس پچھلی بار ہی آئے ہو تو مت جاؤ یہ آپ پہلے پہلے مطلب تیس چھٹیاں کر چکے ہو جاب پہ تو مت جاؤ آپ نے اس ٹائم بھی نہیں مانا میرا پھر میں نے آپ کو اس ٹائم معاف کیا آپ کو میرا مطلب میرا کہنا کچھ برابر ہی نہیں جسے میں بولتی ہی نہیں ہوں جیسے میں بات رہتی ہوں دیواروں کے ساتھ
اچھا بولا پھر بولو پرسو بھی گۓ تھے گھومنے کے لیے واں میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا آپ کو
ہاں میں نے اس کو بولا کہ میری کزن نے آپ کو دیکھا ہے مطلب آپ گھومنے گئے تھے ادھر ام یہاں پہ آپ کو کیا مسئلہ ہے میں نے آپ کو بولا آپ کی بیٹی بیمار ہے آپ کیا کرنے آئے ہو یہاں پہ جاؤ یہاں سے تمہیں ہمارا کوئی خیال ہی نہیں ہے تم نے پہلے بھی ایک بیوی کو چھوڑا ہے دو بیٹیوں
اصل میں اس کو لگا تھا یہ اس کو لگا تھا آپ ہیں پھر آوگی گھر تو وہیں پہ کر لیں گے ساٹ یہ شریف لوے ہے یہ کریں گے نہیں مسئلہ کوئی کریٹ تو بیٹھتا ہے یہ ایسے ہی نمونے کی طرح وہاں پہ اچھا کیا نہیں جانا گھر
میں نے بولا اس کو کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بولا بیٹی بیمار ہے آپ نے اس ٹائم بھی نہیں مانا آپ کو میرا کہنا تو جیسے برابر کچھ کہنا برابر ہی نہیں ہے جب بیٹھو ادھر ہی کرو آپ وہیں کام پھراؤ گھوماؤ پھرا اپنی ماں بہنوں کو یہاں تو کرنے آئے ہو جاؤ یہاں سے آج کہاں سے آپ کو پندرہ سولہ دن بعد آئی یاد اپنی بیٹی کی بول رہا بلاؤ بلاؤ بیٹی کو ادھر لا بیٹی کو ادھر لاؤ میں نے بولا وہ بیمار ہے کرو چپ اس کو اس کے اس کی بات مت کرو تم جاؤ تم جاؤ آپ ت وہاں پہ آپ اپنا بھانجا ہونا چاہیے بھانجی ہونی چاہیے ہم تو جیسے ہے یا نہ ہے برابر ہی ہم تمہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے ارے نہیں نہیں لاؤ نا یہ میری بیٹی ہے وہ یہ میں نے بولا ہاں میں دیکھا تمہاری بیٹی تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تم نے پہلے بھی ایک مطلب ایک اور چھوڑا ہے ادھر دو بیٹے کے ساتھ مجھے بھی ادھر چھوڑو گے ایک کے ساتھ اور یہاں سے جا کے سوجاؤ گے تمہیں کوئی فکر ہی نہیں ہے میں ہ تمہیں کوئی فکر ہی نہیں تمہیں اس میں سے ہی نکلا ہے اصل میں
اچھا بولا
میں نے بولا میں ادھر ماجد میں آؤں گی تم لوگوں کو میں دماغ ٹھاکانے لگاؤنگی ماں بیٹ باپ بیٹوں کو ادھر ہی ہو تمہاری ماں کو بھی اس کو پتا ہے ایسے میں نے بولا وہ میری بی ٹی کی وہ میں وہ اس کو وہ میری بیٹی کی بے بے قدری کریں گی اور میں آپ کے وہاں پہ
کام کہاں اچھا بولا تم نے بولو وہ میرے لیے دس لڑکوں کے برابر ہے
میں نے بولا اس کو یہ آپ کو کیا لگتا ہے میں وہاں پہ کام والی بائی ہوں میں اب میں نے بولا اس کو میں نے آپ کی ماں کو اتنا آرام دیا تھا وہاں پہ لیکن اس کو ہے ہی نہیں اس لائف تقدیر تو وہ کیا کرے گی اس کو اس کو بڑھاپے تک گھسیٹ نا ہے اپنے آپ کو اس کو الگ ویسے ہی گھسیٹ تا رہے گا تب تک کیونکی اس کو وہ ہاں میں نے بولا اس کو اپنی بیٹیاں رہنی چاہیے اچھے سے آبااد دوسروں کی بیٹیاں وہیں سے آئی ہے میں نے بولا ہاں آپ دنیا میں تھوکے گی جب دیک سنے گی نا آپ کے یے کار نام ہے آپ نے پھر سے وہی کیا ہے جو پہلے کیا ہے تیسری بار ہے آپ کو میں نے بولا میں نے اس کو بولا آپ کو ایسے ہی کیا ہے پہلے بھی ماں باپ نے آپ نے چھوڑا ہے آپ بیوی کو ادھر ہی میں نے بولا آپ نے عمر کو بھی ایسے ہی کیا تھا لیکن وہ چالاک تھا اس نے نہیں مانا اللہ کی قسم میں نے بولا میں نے بولا اگر اس نے اپنے دماغ سے کام نہیں لیا ہوتا آپ لوگوں نے اس کا بھی ڈائیوورس کروایا ہوتا لیکن اس نے پھر اپنے دماغ سے سوچا نہیں مجھے اپنا گھر ہے وہ یے بہنیں کچھ نہیں کر تی ہے اگر میں بھی کسی کی بہن مین اس کو بول بہن کوئی تو نہیں کہتے لاسٹ میں اپنا ہی پریوار ہوتا ہے اپنی ہی بیوی بچے ہوتے ہیں
پا تھے بہنیں اپنے گھر میں ہوتی ہے شوہروں کے ساتھ س کیا کرے گی بعد میں بھائیوں کا
میں نے بولا پھر اس کو کہ یے اس نے اچھا اگر وہ اپنے دماغ سے نہیں سوچتا آپ لوگوں اس کو ہاں ہاں چلو اگر تمہیں الگ رہنا ہےلو ادھر ہی رہو میں نے بولا میں اس گھر میں ایک منٹ بھی نہیں
اچھا اس کو پتا ہےا ہوگا کہ میں پے رہے گی کے پاس وہ بنا کے جھوپڑی بنا کے
نہیں وہ رہتی ہے لیکن اس کا پتی مت ویسے کرتا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کھاتا پیتا ہے دروازہ بند کرتا ہو بیٹھتا ہے ادھر ہی وہ مت اس کی طرح رہتا رکھتا ہے بیویوں کو بچوں کو اندر خود رہتا ہے ادھر ماں باپ
نہیں میں جب پرسوں بھی آئی تھی نا آپ کو زبزاروں کو دیکھنے آئے تھے ہم
کیا تو مے لگتا ہے میں دوبارہ کرونگی ایسے ہی
اچھا بولا تم نے اچھا بولا جو پرسو بہائی تھ نا ہم زاروں کو دیکھنے کے جب وہ بیمار تھی تب بھی وہ پتہ نہیں بہن کے ساتھ چپ کرا تھا عجیب سا مجھے تبھی اچھا نہیں لگا وہ جو جب گئے تھے نا ہم ڈاکٹر کے پاس زارا کو لے کے تب بھی مجھے وہ لگا وہ صحیح بندہ نہیں ہے وہ دکھاتا ہے شریف لیکن شریف نہیں ہے خطرناک کے اور تم بھی سنبل کے چلا کرو
میں نے اس کو بولا میں نہیں آؤں گی جب میں نے اپنے چاچو کو بولا ہے وہی آئے گا ادھر تمیں مطلب اس کو میرا نہیں مطلب اس کو میرا اس نے میری باتوں کو بات نہیں دیا تو اس کو بیٹھے ہی نہیں اب جب وہ بولے گا نا اس کو صبح روکو میں اتنے واپس فون کرتا ہوں مجھے کوئی بلا رہا ہے اللہ حافظ
اللہ حافظ